ہیلو
ہیلو
ہاں بولیے ہاں ہاں بولیے ہیلو
ہیلو آج کا موسم پتا ہے کہوں اتنا سکون دے رہا ہے جب صبح میری آنکھ کھلی اور میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو باہر ہلکا سا بادل چھایا ہوا تھا ٹھنڈی ہوا دھیرے دھیرے کمرے کے اندر آ رہی تھی اور پیڑوں کے پتے اتنے آرام سے ہل رہے تھے جیسے کسی نے انہیں کہا ہو کہ آج جلدی نہیں ہے آرام سے جھومتے رہو مجھے بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب ہم اسکول جانے سے پہلے ٹیرس پر کھڑے ہو کر آرام آسمان دیکھیں تھے اور اندازہ لگاتے تھے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں مجھے یاد ہے تو ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر صبح ہوا ٹھنڈی اور بادل سفید اور کالے دونوں رنگ کے دکھتے ہ تو شام تک پککا بارش ہوگی اتنا عجیب بات ہے نا تب ہم صرف موسم کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے نہ فون کی ٹینشن نہ کام کی فکر نہ کسی اور چیز کا پریشر بس آرام آسمان دیکھنا اور اس کی خوبصورتی محسوس کرنا نہ کہ کاف کرنا ہی کتنا کافی ہوتا تھا
بالکل ریا اور سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ موسم صرف ہووا بدلنا اور دھوپ کا نام نہیں ہے موسم انسان کے موڈ کو بھی بدل دیتا ہے جیسے آج صبح میں چائے لے کر بالکنی میں بیٹھی تھی ہوا اتنی پیاری چل رہی تھی کہ چائے کا ہر صرف الگ ہی سکون دے رہا تھا دور سے پکشوں کی آواز پکشیوں کی آواز آ رہی تھی آسمان میں دھیرے دھیرے بادل جھا رہا تھا اور لوگ لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کچھ دیر کے لیے شانت ہو گئی ہے ایسے موسم میں تھے کسی کی لمبی باتیں کرنے کا من کرتا ہے شاید اس لیے آج تیرے فون آیا تو مجھے لگا کہ اس سے اچھا وقت اور ہو ہی نہیں سکتا ابھی ابھی لگتا ہے کہ اگر ہر دن ایسے موسم رہے تو لوگ کم غصہ کرے زیادہ مسکرائے اور زندگی کو تھوڑا دھیرے جی سک جی دھیرے جینا سیکھ جائے
بارش کا موسم سب سے آسان زمین پر گرتی خا میں پھیلتی ہے نا اس احساس کو سب شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے ہے تو اثر بس بارش دیتی رہتی ہوں کبھی گرم چائے کبھی پکوڑے کبھی صرف میوزک اور کبھی بنا کسی وجہ کا میں بارش کو دیکھنا ہی کافی لگتا ہے اور جب بجلی چمکتی ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد جور کی گرج چمک یہ عجیب سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بچپن میں ہم دونوں کتنی بار بارش میں بھیگنے کے لیے گھر سے چپ نکل جاتے تھے یاد ہے کیسے ممی ڈانٹتی تھی لے لیکن اگلے ہی دن پھر وہی حرکت کرتے تھے
ہاں ریا وہ یاد ہے کبھی پرانی ہی نہیں ہوتی مجھے کبھی بھی یاد ہے ہم دونوں بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتیاں چلایا کرتی تھی اور دیکھتے تھے کس کی کشیاں زیادہ دور تک جاتی ہیں کبھی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو کشتی اڑتی جاتی تھی اور ہم دونوں اتنا ہنستے تھے کہ پیٹ دکھنے لگتی تھی آج جب میں نے وہی سب یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ اصلی خوشی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی تھی شاید موسم اس لیے اتنا خاص لگتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ہر بار اپنی پرانی یادیں سے ملا دیتا ہے دو گھنٹے کی لانگ روم ہندی
نیہا ایک بات بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ ہر معصوم ہر موسم اپنی ایک الگ کہانی لے کر آتا ہے جیسے گرمی کا موسم دیکھ لو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گرمی بہت پریشان کرتی ہے لیکن مجھے اس میں بھی ایک الگ سی خوشی دکھتی ہے صبح صبح جب سورج دھیرے دھیرے نکلتا ہے اور اس کی پہلی کرنیں پیڑوں کے پتوں پر پڑتی ہے نا تو لگتا ہے جیسے پوری دنیا کو کسی نے سنہرے رنگ سے سجا دیا ہو بچپن میں گرمی کی چھٹیوں کا انتظار ہم اتنی بے صبری سے کرتے تھے نہ اسکول کی ٹینشن نہ ہوم ورک کی فکر دن بھر کھیلنا آم کھانا ٹھنڈی لسی پینا اور شام کو ٹریس پر جا کر ہوا کھانا وہ سب یاد کرتے آج بھی چہرے پر مسکان آ جاتی ہے مجھے یاد ہے ہم دونوں دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی سائیکل لے کر نکل جاتے تھے اور پھر گھر آ کر ممی کے گھنٹے ڈانٹ سن تے ہی لیکن اس وقت ڈانٹ سے زیادہ مزہ باہر گھومنے میں آتا تھا
ہاں ریا اور یاد ہے شام ہوتے ہی ہم ٹیچر ٹارچ پر سڑ کر بیچ دیتے تھے اس اوپر آسمان میں اتنے سارے تارے دکھتے تھے کہ لگتا تھا جیسے کسی نے کالے آسمان پر چاندنی کے موتی بکھر دیے ہیں ہوا دھیرے دھیرے چلتی تھی اور ہم دونوں آسمان کو دیکھتے ہوئے عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے تھے کبھی سوچتے تھے کہ اگر ہم پکشی ہوتے تو اتنی اونچائی تک اٹھتے کی بادلوں کو ہاتھ لگا پاتے کبھی چاند کو دیکھ کر اس میں چہرے ڈھونڈتے اور کبھی تارے گنے کی کوشش کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس پیسے کم تھے لیکن سکون بہت زیادہ تھا آج پر چیز آسمان کو ہوگئی ہے لیکن ویسے سانتہ لمحے بہت کم ملتے ہیں
سچ کہہ رہی تو اگر اب سردیوں موسم آ رہا ہے نا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں کی سی دھون ٹھنڈی ہوا اور ہاتھوں میں گرم چائے کا مجھے بہت پسند ہے چھت پر اسیی لگ دھوپ سیکھنا بونڈری توڑنے اور بات باتیں کرنا اور بینا کسی جلدی کے پورا دن جانا کتنی سکون کتنا سکون ہوتا تھا مجھے لگتا ہے کہ سردیا انسان کو دھیرے سردیں انسان کو دھیرے چلنا سکھا دیتی ہے ہر چیز آرام سے کرنے کا من کرتا ہے اور گھر کے ماحول آ بھی کتنا پیارا لگتا ہے
بلکل سردیوں میں تو ہر چیز کو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے گرم رضاعی میں بیٹھ کر کہانیاں پڑھنا سویٹر پہن کر صبح کی واک پر جانا اور جب منہ سے ٹھنڈی ہوا میں دھوا سہ منہ سے نکلتا ہے تو بچوں کی طرح اسے دیکھ کر ہنسنا یے سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں تو زندگی کو خوبصورت بناتی ہے مجھے تو ہر بار لگتا ہے کی موسم صرف پرکریتی کو بدلوا نہیں ہوتا بلکی ہر موسم انسان کے اندر بھی کچھ بدل دیتا ہے کبھی یادوں تازہ کرنے کردیتی ہیں کبھی نئے سپنے دے دیتا ہے اور کبھی صرف اتنا یاد دلاتا ہے کی ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا
یے بات مجھے بہت اچھی لگی شاید اس لیے کہتے ہیں کی زندگی بھی موسم کی طرح بدلتی رہتی ہے کب کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی چھایا کبھی تیز بارش اور کبھی بالکل صاف آسمان لیکن اگر انسان ہر موسم کا مزہ لینا سیکھ لے تو شاید زندگی بھی اور خوبصورت لگنے لگے
بلکل ریا اور مجھے لگتا ہے کی آج کی ہماری بات چیت بھی اس پیارے موسم کی وجہ سے ہی اتنی لمبی ہو رہی ہے جب ہوا اتنی سکون والی ہو آسمان اتنا خوبصورت ہو اور سامنے اپنی سب سے اچھی دوست بیٹھی ہو تو وقت کیسے نکل جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہاں یار سچ بول رہی ہے تو اور وہ موسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کبھی اپنے حال چال سنانا کبھی دوستوں کے حال چال پوچھنا سچ میں یار ایسا لگ تا ہے کی ساری دنیا کی ٹینشن ہم لوگوں نے اپنی بات چیت میں ہی کنفرم کردی ہو یار کاش یے موسم ہمشہ ہی آتا رہے اور ساری دنیا کی ٹینشن ایسے ہی ختم ہو جائے
ہاں صحیح کہا موسم بہت اچھا ہے آج ک
یے موسم بھی ہمیں زندگی جینا سکھا دیتا ہے جیسے کی ہر سال موسم بدلتا ہے نا ویسے ہماری زندگی میں بھی اسٹرگل آتے رہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم جیسے وہ یے فلم کا ڈائلگ نہیں ہو جاتا ہے
ہاں
چل یار بہت سی باتیں ہو گئی اب میں فون رکھتی ہوں مجھے ممی بلا رہی ہے
ٹھیک ہے